وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو
ہاں آپ ٹھیک ہو گھر میں سب
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا آپ سناؤ آپ کے یہاں سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے شکر اللہ کا چائے پی آپ نے ہاں وہ بھی ٹھیک ہے آپ نے چائے پی
میں نے پی آپ نے پی
ہاں میں نہ بھی پی اور کیا کر رہی ہو
بس بیٹھے ہی تھے ہم گئے تھے معاویہ کے لیے کیاپ لانے وہ بھی ابھی وہاں سے آئے واپس پارسو
ہاں اچھا ٹھیک اچھا کیا آپ کس کے پاس لائی
جو نا ادھر ہبیول کے سامنے
اچھا ٹھیک اچھاکیا اور
اور آپ سناؤ وہاں سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے
اور کیا کر رہی ہو اب
میں بیٹھی ہوں مجھے اب یہ بتاؤ انکل کا کس نے بولا ہو کو ابا کا
مہک کی ماما نے ماما کو بولا
اچھا ٹھیک ا اس کو کس سے بولا تھا
اس کو اپنی نانان نے بولا اس کو اپنے بھائی نے بولا وہ رہتا ہے نا ان کا ایک مہت کا ایک چاچو رہتا ہے نا ادی آبا کے پاس جس کے ساتھ نا ان کو جھگڑا ہے مہک والوں کو ہے نا ان کا ایک چاچو ہاں وہ رہتا ہے نا ادری پہ اس لیے اس کو سپاتا ہوتا ہے وہ جاتا ہے نا اپنی بہن کے گھر اس نے اس کو بولا تھا پھر اس نے بولا تھا ان کو آیا سمجھ
ٹھیک اب کتنا ٹائم ہو گیا اس کو
میں مجھے نہیں پورا پتا ہے وہ میں نے نہیں سنا کتنا ٹائم ہو گیا ہے مگر کم ہی دن ہوئے ہیں ابھی
اچھا ٹھیک اب خالہ بھی گئی
وہ کہاں گئے ڈیڈی کو ہوا ماشورہ چ کو اس کو ایک سیکنڈ میں ہی ہوتا ہے نا چینج موڈ انہوں نے بولا جانوں کو آب مرغا لاؤ وہاں مرغیا والا بندھ تھا ڈیڈی کو مشورہ ہی چینج ہو گیا آپ نے پتہ ہے کیا کریں گے اب ماما نے خالہ کو فون کیا پھر بولا خالہ نے اگر تم لوگ ابھی نہیں گئے پھر کل ایک ساتھ جائیں گے اگر ڈیڈی نہیں گیا تو ماما اور خالہ پھر کل جائیں گے
چلو میں بھی جاؤں گی مجھے اتنا فیل ہوا
ہوں ادھری سے جاؤ جلدی مجھے خود ہوا مگر بھی چارا گزار اوپر سے وہ دو ہی رہتے ہیں نا گھر میں اب ان کو بیٹی بیٹی آئی ہوگی مجھے کیا پتا انہوں نے مت ہمیں مت ان کے ساتھ وہ فون کا کنیکشن بھی ہے زیادہ اس کو بیٹی آئی ہوں گی اگر بیٹا نہیں آیا ہوگا اس کو رہتی ہے نا دو بیٹیاں آس پاس ہی وہیں پہ
کرشن ان کے ساتھ ہونا چاہیے کبھی کبھار فون کرتے میں بیمار ہوں یا کچھ
کبھی جب کچھ کام وہ بھی مت وہاں سے کرتے ہیں یہ ایک سائڈ سے مت ہوتا ہے ماما پھر بھی پچھلی بار گئی تھی ان کے گھر جب اس کو میری چاچی کو لگی تھی پیر پہ وہ وہاں تب سے وہاں سے آ ہی نہیں ہے یہاں
اچھا ٹھیک وہ آپ کے انگیجمنٹ پہ آئے نہیں وہاں اس دن پہ کہاں آئی
انگیجمنٹ پہ آئی نا اور کیا پارسو بھی آیا نا سات نم کے ٹائم چاچو تو پاپا کا ٹھیک تھا مجھے لگا تھا تب وہ آئے گا ہی نہیں وہ بہگا تھا ناٹ
مجھے اتنا فیل ہوتا ہے اس کا اللہ کی قسم وہ اکیلا رہتا ہے نا کس فائدے کے یہ بچے جو بوڑھاپے میں کام نہ آئے
اور کیا
ان کو پالنا ہی گناہ ہے
سچ بات ہے وہ اب انہوں نے اب ان کہ بیٹوں نے اب یہ ان کو عقل آئی ہے کیا کہ اب وہ جاتے ہر ایک رشتتے دار کے گھر عید پہ عید پہ رکھتے ہیں اپنا رشتہ بنا کے
لیکن ماں باپ کا رشتہ پھینکا ہے وہ کیا
ہوں مگر وہ تھا ان کو چھوٹا بیٹا ایک ساتھ ہی ان کے ساتھ ان کو پھر وہاں سے بھی برابری نہیں آئی یہاں سے بھی نہیں آئی ایک ہی سائڈ سے مت ہو ہوتا ہے سب کچھ
انکے پاس کوئ نہیں ہے ہم ہی بیٹھے گے ان کا ہی مانیں گے کچھ ٹائم کے لیے پھر سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے دن بہ دن ہے نا آج کل تو صبر ہی نہیں ہے لیکن صبر کرنا چاہیے صبر
اور کیا صبر تو زیادہ ہی لڑکیوں کو تو زیادہ ہی صبر کرنا ہوتا ہے ہے نا
ہاں اور سنائیے اور کیا لایا معاویہ کے لیے
بس کچھ نہیں اور ہم گئے تھے اس کے پاس جو رہ نا وہ لڑکی ہے جس کے پاس نا ارضان کو کپڑے لاتی ہوں اس کے پاس اس کو اس سے بول میں دیکھوں گی پھر وہاں پہ پھر سلیوز والا نہیں تھا فل سلیوز والا پھر ہم واپس ہی آئے
اس کے پاس بہت کپڑے ہیں چھوٹے چھوٹے
ہاں اب بولا تھا دیکھیں گے ایک اور لیکن پھر وہاں تھا ہی نہیں
اچھا ٹھیک میں نے کل ارضان کو لائے نا کاپڑے لال چوک سے وہ دو سیٹ ایک ہی سیٹ میں انر اور کیپری اور دوسرے میں تھا وہ جس کی سلیوز نہیں ہے سلیو لیس
ہوں
وہی اور اس کے ساتھ بھی ہیں کیپری لیکن اس کو وہ بازو پھر لوز ووز ہوا اس کو موٹا ہونا چاہیے بچہ پھر ایسے ہی رکھا اب لگاؤں گی شا شرٹ کے اندر پھر شرٹ کے بٹن کھلے رکھیں گے وہ کتنا اچھا ہوگا
ہاں ہاں ہاں مجھے اتنا اچھا لگتا ہے ویسے شرٹ کھلی اور اندر سے ٹی شرٹ
وہی کروں گی اب اس کا آپ نہیں تھری پیس میں وہاں ملا ہی نہیں ہے اچھا اب اسی کو میں گھر پے بناؤں گی تھری پیز
اتنی گرمی میں لائے گا تھری پیز وہ ل
نہیں ہاں اب مت انشاء اللہ دعوت پہ جائیں گے دور پھر وہ اسی ٹائم لگائیں گے ہاں وہ کاٹن کا لایا اب مت لگتا ہے وہ ہیوی والا پھر وہ لگتا ہی نہیں ہے
بچوں کو نہیں زیادہ ہیوی لانی چاہیے کیونکہ ان کو پھر جلدی چھوٹے ہو جاتے ہیں
اچھے سے لے جاؤ میں نے کہا نہیں کاٹن ہی ٹھیک ہے جو اس کو ماما نے لایا نا وہیں پہ جو بل کے سامنے ہے جب ہم نے وہ چینج کیا آج میں نے وہ اس کو لگایا نہانے کے ٹائم
اچھا کیا
لیکن وہ اچھا ہوا ہے آج يس فائن کہتا ہے کچھ یس کہتا ہے نہیں آپ آئے
مجھے آئے نا وہ نائن نائن سیون
سب کیا ہے
اج ھی نہ
ہمیں آئے ہی نہیں ہے کل تک کل تک مت آئیں گے
آپ کو پتا ہے مجھے وہ والے آنے چاہیے مجھے تھوڑا اس میں ہوتا ہے اچھا پیسے خرچ ہو گئی نا پرسو بیچا وہ برتن بھی لایا
ہاں مجھ میں بھلی کہ وہ مجھے بیگ میں برنا
ان ون آپ نہیں بولنا اودری
کتری
مما گی ہو نا
ائی کشمیر پ مجھے صبح سے دو تین کالز خراب ہو گئی
کیو
ایک دیدی نے اٹھایا نہیں دوسرا اٹھایا پھر بات کی نہیں تیسری
دیدی اب ہم لوگوں کی طرف دیکھتی نہیں ہے یہ ہو گئی نا بزی دوسروں کے ساتھ اس کو بولنا چھوٹی نے بولا تم دیدی کو بولنا ہلو بولنا اب اب دوسروں کے ساتھ ہی کرتی ہو ٹاسک ہمارے ساتھ کر
نہیں ہمارے سے یہ کہ آج اسے کسی کے ساتھ نہیں کی مجھے لگتا ہے مجھ میرے ساتھ دو کی اور شاید پتاہ نہیں اس کا موڈ نہیں ہوتا ہے آپ کام کرنے کے لیے
ہائے ہاے کیو کیوں نہیں ہوتا ہے
پتہ نہیں اس نے بہت کم آیا نا اس نے بہت کمایا
وہاں شور ہے آپ دوسرے کمرے میں جاؤ خراب مت کرو یہ
یہ اظہان نے شور مچائے میں نے کہا اس نے بہت کمایا نا
ہوں ہمم اللہ کرے اللہ کرے بس یہ کنٹیینیو رہے پتا ہے پھر میں کچھ کرتی اب مجھے بہت ہیلپ ہو جاتی
ہاں
میرا آپ سنتی نہیں ہو آ وہاں سے بولتی ہوں نان اسٹاپ
کیا بولو
ہم کریں گے اس میں ہی جھگڑا ہو
نہ اور کیا
میں نے بولا یہ کام ہاں آ بڑی یہ ہو آ میں نے بولا ہم کر یہ کام جو ہے کنٹینیو رہنا چاہیے مجھے بہت ہیلپ ہو جاتی پتا ہے اگر ایسے تھوڑے تھوڑے کر کے کہ سنو نا تھوڑے تھوڑے کر کے آتے رہتے نا پیسے پھر انسان کے چیزیں لا سکتا ہے آپ کو بتا مجھے کیا شوق ہو گیا مجھے یہ ماما نے ڈانٹا مگر مجھے شوق ہو گیا میں لاتی یہ گاؤن ایک نا سنیٹ کا زیادہ مہنگا نہیں میں نے مت لیا ہی کوئی اوپر سے مجھے راؤنڈ اچھا جچتا ہے نا
ہاں آپ کو اچھا ہوتا آپ ہو نہ سلم
پھر میں لگا تی یہ شادی کا پہ دوسرا دن ہوتا ہے نا جس دن نہ ولیمہ ہے اس دن میں صبح وہی لگاتی پھر
پھر مما نے کیا بولا اگر آپ نے اس کو بولا
میں نے بولا کرو چپ اتنی جو لائی تم نے
میں بولوں گی اب آ کے مٹ بڑھاؤ ٹنشن
سورت خزانہ کے پاس اچھے تھے میں نہیں بول رہی ہوں مگر وہ مہنگا وہ آتے ہیں نا وہ نیٹ کے زیادہ بھی مہنگے نہیں وہی بول ری ہوں میں
چلو دیکھتے ہیں اب میں بولو کے کوئی بات نہیں اور سناؤ مرزا جی نے کیا کیا آپ ٹاسکوں کا وہ خراب ہی کرتی ہے
پتا نہیں مجھے اس کا
میں یہاں سے آ کے اس کو مانگوں گی وہ نمبر
ہاں اور کیا
پھر ہم ہی کریں گے وہ کام یا آپ یا میں
کل صبح کے ٹائم اور کرنا جب صبح کام کرتے ہیں نا
میں کروں گی پانچ چھ ابھی میں نماز کروں گی نا ختم ابھی میں کروں گی اور دو تین
ٹھیک ہے مگر مجھے دیکھوں گی میں مجھے اور کوئی کام ہوگا ہ مجھے بھی کرنا تھا نا مگر یہاں سے آپ مت مجھے یہاں سے ریسیو ہی کرتے ہو آپ کو پتا ہے دیکھو ایک تو مجھے اس کہ سنو پیری بات ہوں
مجھے ہے پہلے یہی ایک نمبر
اچھا
یہی ایک نمبر اس پے ٹاسک خت ختم ہو جائیں گے پھر میں دیکھوں گی رسیو کب تک ہو جائے گا
ہاں ٹھیک ہے مجھے ایک تو اس کو ابھی یہاں سے کرنے ہے جو نا یہ نمبر ہے جس کو آپ نے کال کی اور مجھے اس کو وہاں سے بھی آئیں گے بہت سارے اور مجھے دوسرا نمبر بھی خالی ہے جو پرسوں وہیں پہ تھا ہلا دیدی نے بولا تھا نا اس کو فارم بھرنا
ابھی نہیں بھرا اس نے فارم
نہیں مجھے بھول ہی گیا آپ پوچھو اس کو میں بھروں فارم اس کو
یہ بھرے دوسرے نمبر کو فارم یہ نماز پڑ رہی ہے شاید
ہے۔ ہے۔ ہے ٹھیک ہے
پتا ہی نہیں چلتا ہے کیا کرتی رہتی ہے مجھے اس میں اتنا درد ہے
ہاۓ ہائے ہائے اس کو کرو نا گرم
یہ اس میں وہ تیار ہے نکلنے کے لیے اتنا درد ہے
دیدی سے کی نا آج بات بارم پورہ کی دیدی اس نے بولا موڈسٹی کے پاس بھی بہت اچھی اسٹال ہے
ہاں بولتے ہیں بھر کے رکھو بہت اچھے سے ڈالا جب پھر اسی کے پاس جاتے مجھے بھی لانا ہے نا
اس نے بولا اس کے پاس پارٹی ویئر میں لیش رینج ائی ہے وہ جاتے ہیں نا بار بار اس کے پاس اسی نے مجھے بولا
پھر آپ جانا دیکھنا وہاں پہ بھی ایک بار
چیننا لال جھوک جائیں گے
اب آپ ڈیسائڈ کرو ماما کو پہلے آپ مڈسٹک کے پاس لے جاؤ پھر وہاں سے آکے لال چوک لےجاؤ پھر کیا سوچا میں راکھی کا
بعد میں بولوں گی بائے بائے
بائے اللہ حافظ